بئ
وعلیکم السلام میرے بھائی اور کیسے ہو
بھائی میں ٹھیک ہوں اچھا ہوں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ میں بھی اچھا ہوں خیریت سے ہوں
اچھی بات ہے میرے بھائی تو بھائی جان آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی الحمد للہ میں نے کھانا کھا لیا ہے اور بس میں ابھی یہ کتابوں کی اہمیت پہ ہی کچھ پڑ رہا تھا جی
بہت ہی اچھی بات ہے میرے بھائی تو آپ نے کھانا کھا لیا آپ کے گھر پہ آپ کے امی ابو سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب اچھے ہیں
چلے بھائی آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک چنایا ہے کتابوں کی اہمیت تو یہ ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے مجھے بھی لگتا ہے اس پہ بات کر کے بہت ہی مزہ آئے گا تو بھائی مطلب کہ جو یہ مطلب کہ آج کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہمارا ساتھ مطلب کے ساتھ رہتی ہے اور ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے مطلب کہ کتابیں کبھی شکایت نہیں کرتی میرے بھائی اور مطلب کہ ہمیں غلط راستے دکھاتی ہے تو اس لیے کہاں جاتے ہے کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے تو آج کے دور میں موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے لوگ زیادہ وقت سے سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں لیکن کتابیں پڑھنا آج بھی مطلب کہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلے تھا کتاب سے جو علم ملک ملتا ہے وہ گہرا اور دیر تک یاد رہتا ہے نا بھائی ج
جی بالکل درست فرمایا جی بالکل درست فرمایا اپنی کتابوں کی اہمیت پر اور جیسے انسان کی زندگی سے اگر کتابوں کو نکال دیا جائے تو علم کی روشنی انی بھی مدم پڑ جاتی ہے
ہاں بھائی جے
اور تہذیب کی بنیاد بھی کمزور ہو جاتی ہے اور ترقی کا سفر بھی رک جاتا ہے تو کتابیں تو کتابیں صرف کاغذ کے کچھ صفحات کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کے تجربات عقر حکمت اور تہذیب کا خجانہ ہے
ہاں بائی جان
اس لیے ہر کتاب آپ اپنے اندر صدیوں کا علم فکر و دانائی سمیٹے ہوئے ہوتی ہے
ہاں بائی ج
اور آپ نے جیسا بتایا تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ کتاب انسان کی سب سب سے سچی خاموش اور وفادار دوست ہوتی ہے یہ نہ کبھی ش کرتی ہے نہ تھکتی ہے
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کہی تو کتاب صرف اسکول یا کالج کی تعلیم کے لیے نہیں ہوتی میرے بھائی کتاب ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے ہمیں اچھے اخلاق صبر ایمانداری محنت اور دوسروں کی کی عزت کرنا ابھی کتابوں سے سیکھنے کو ملتا ہے تو ہر مرب کی قسم کی کتابیں کا اپنا فائدہ ہوتا ہے بہت سی قسم کی کتابیں ہوتی ہے سائنس کی کتابیں ہمیں دنیا کے راز بتاتی ہے ترقی کی کتابیں مطلب کہ ہمیں مطلب کہ ماضی سے سبق دیتی ہے مطلب کہ ادب کی کتاب ہماری سوچ کو خوبصورت بناتی ہے مذہبی کتابیں ہمیں مطلب کہ نیک راستے دکھاتی ہے وہ انسانیت کی درس دیتی ہے نا بھائی جان
جی
ہ تو کتابیں صرف اسکول یا کالج کی تعلیم کے لیے نہیں ہوتی کتابیں ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے ہمیں اچھے اخلاق صبر ایمانداری محنت اور دوسروں کی عزت کرنا بھی کتابوں سے ہی سیکھ ملتے ہیں نا بھائی جان
جی بالکل درست فرمایا
کیا کرنا چاہیے کہ مطلب کہ کتاب پڑھنے سے ہماری سوچ ویسی ہوتی ہے ہم نئے مطلب کہ خیالات سے واقف ہوتے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھتے ہیں تو جتنا زیادہ انسان ملب کہ پڑھتا ہے نا اتنا ہی اس کا ملب کہ علم اور تج روبا برتا ہے
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں اور جیسے اسلام میں بھی علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے
ہاں بھائی جان
اور قرآن مجید کی پہلی وہی کا لفظ بھی اقرا ہے مطلب اس اقرا اقرا کا مطلب بھی ہوتا ہے پڑھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا اور علم حاصل کرنا اتنی بڑی نعمت ہے
ہاں بھائی جان
اور اگر دنیا کی ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو جتنی بھی بڑی تہذیبیں سائنس کی ترقی نئی ایجادات اور ان انسانی کامیابیاں ہیں ان کے پیچھے کتابوں کا بڑا بہت بڑا کردار رہا ہے
ہاں بھائی جان تو بھائی مطلب کی کتاب پڑنے کی عادت ہماری مطل کہ زبان کو بھی بہتر بناتی ہے ہمیں نئے الفاظ سکھاتی ہے اور اب اپنی بات کو اچھی طرح بیاں کرنا سکھا سکھائی جاتی ہے تو اسے ہمارے اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے نا
ہاں بھائی ہاں بھائی بالکل
ہاں فرمائی آپ بھی
جی تو بالکل آپ نے درست فرمایا اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا نے کتابوں سے سے ہماری دوری بڑھا دی ہے
لوگ گھنٹوں موبائل پر وقت گزار دیتے ہیں لیکن کتاب کا ایک صفحہ پڑھنے کا صبر نہیں رکھتے نتیجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو گہرا علم جو ہے انسان کو کم ہوتا جا رہا ہے
ہاں بائی جے
اور کتابیں انسان کی جو ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے پڑھنے سے جو لفظوں کا ذخیرہ ہے وہ بھی بڑھتا ہے تخیل مضبوط ہوتا ہے گفتگو میں اثر پیدا ہوتا ہے اور لکھنے کی صلاحیت بھی نکھرتی ہے
ہاں بھائی جان تو بائی جان مطلب کہ جو لوگ روز کتابیں پڑھتے ہیں ان کی توجہ اور یاد میں رکھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے م کتاب پڑھنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور انسان بھی مطلب کہہ مقصد وقت ضائع کرنے کے بجائے کچھ نیا حاصل کرتا ہے تو آج کل مطلب کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موبائل ہی سب کچھ ہے مل سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کا غلط مالک استعمال ہو تو وقت ضائع ہوتا ہے ملک کہیں کبار کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف تین منٹ اس کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں کچھ دیکھنے کے لیے ٹائم دیکھنے کے لیے لیکن کب چار گھنٹے ہو جاتے ہیں چلاتے چلاتے پتا ہی نہیں چلتا تو کتاب پڑنے وقت انسان کا پورا دھیان اس پر ہوتا ہے اور وہ مطلب کہ گہری سے مطلب کہ گہرائی سے سمجھ لیتا ہے ہے نا تو گھر میں مطلب کہ چھوٹی سی لائبریری ہونا بہت ہی اچھی بات ہے اگر ہر گھر میں کچھ اچھی کتابیں ہوں اور مطلب کہ بچوں کو بچپن سے ہی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالی جائے تو وہ زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار افراد بن سکتے ہیں
جی بھائی جان جی بھائی جان بالکل درست فرمایا
تو فرمائیے آپ بھی
جی تو جی بالکل آپ نے صحیح کہا اس لیے ہمیں روزانہ سے کم کچھ وقت کتابوں کے لیے ضرور نکلنا چاہیے چاہے وہ دین کتاب ادبی کتابیں ہوں تاریخی کتابیں ہوں سائنس کی کتابیں ہوں یا مان لوگوں کی زندگیوں کی کتابیں ہوں ہر کتاب ہر کتاب ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے وہ کتابیں اچھی کتابوں سے پڑھ کر کوئی اچھا دوست بھی نہیں ہوتا ہمارا کیونکہ وہ کیونکہ وہ ہر وقت ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ہمیں بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے
ہاں بائی جان تو بھائی جان کتاب مطلب کہ یہ جو آپ نے بہت ہی اچھی بات یہ کہی میں بالکل مطلب کہ سہمت ہوں آپ کی باتوں سے تو کتابیں ہمیں مطلب کہ امید دیتی ہے حوصلہ دیتی ہے اور مطلب کہ مشکل وقت میں صحی فیصلہ کروا سکتی ہے تو بہت سے کامیاب لوگ نے اپنی مطلب کہ کامیابی کا راج کتابیں پڑھنا بتایا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب مطلب کہ کامیابی کی ر میں کو آسان بنا د ہے تو اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب سے دوست ہوگی جو م کیا کاموں میں پڑنا کے شوق ہوتا ہے تو وہ مطلب کہ قوم ترقی کرتی ہے علم ہی اصل مطلب کی طاقت ہے تو اور کتاب اس علم کا سب سے اہم ذریعہ ہے میرے بھائی جان ہے نا
جی بالکل درست فرمایا
اور بتائیے آپ
جی بالکل درست فرمایا اور بس میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی اخلاق شعور اور روشن مستقبل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کتابوں سے دوست کرنی ہوگی
ہاں بھائی جان
کیونکہ کتابیں صرف امتحان پاس کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کو کامیاب بنانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے
ہاں بائی جان
اور اللہ تعالی بھی ہمیں علم حاصل کرنے اور کتابوں سے محبت کرنے اس پہ عمل کرنے کی توحفی کطا فرمائیں
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کتاب صرف مطلب کہ کاغذ اور الفاظ کا مطلب کہ مجمعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ علم حکمت اور روشنی کا خزانہ ہوتا ہے میرے بھائی تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی ت پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے تو اس سے ہماری سوچ بہتر ہوگی ہمارا مستقبل روشن ہوگا اور ہم ایک مطلب کہ بہتر انسان بن سکیں گے ہے نا تو کتابیں صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے میرے بھائی بلکہ کہ ہماری شخصیت بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جب ہم اچھی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہماری سوچ مطلب کہ مثبت ہوتی ہے اور ہم صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھتے ہیں نا بھائی جان تو کتابیں ہمیں دوسرے ملک کے ملکوں ان کی تہذیب روایت اور ترقی کے بارے میں بتاتی ہے مطلب کہ اس طرح ہمارا علم صرف اپنے شہر یا ملک تک محدود نہیں رہتا بھائی جان تو بلکہ پوری دنیا کے بارے میں بطل کہ بر جاتا ہے نا
جی بالکل
ہ آپ بتائیے
ہوں
تو جیسے بھی دنیا کے بھی جو عجیم لوگ گزرے ہیں انہیں بھی ایک بات مشترک تھی کہ انہیں کتابوں سے بے پناہ محبت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو جو تھے وہ بھی کہا کرتے تھے علم حاصل کرو کیونکہ علم انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اگر آپ کتابوں کی جیسے ہم بہت سرےح کی کتابیں مجھے پسند ہیں یہ تاجر کتاب تاجر جو اپن کرتے ہیں تاجر کتابیں مجھے پسند ہیں جیسے یہ ریس ڈیٹ فور ڈیٹ ہو گئی
اس میں پیسوں کا صحیح استعمال سرمایہ کاری معاشی سوچ سکھاتی ہے یہ کتاب بھی ہمیں
ہ ہاں بھائی جان تو میرے بھائی مطلب کہ ہر کامیاب انسان مطلب کہ پڑھنے کی عادت رکھتا ہے وہ روز کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی جتنا پڑھتا ہے وہ اتنا ہی آگے بڑھتا ہے میرے بھائی جان تو کتاب انسان کی تنہائی میں بھی اچھی ساتھ دیتی ہے تو جب انسان اداس یا پریشان ہوتا ہے تو ایک اچھی کتاب اس کے دل مطلب کہ ہلکا کرتی ہے اور اسے امید اور حوصلہ دیتی ہے کہ نا بجان تو بائی جان مطب کہ بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے ہی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالی جائے تو اس سے انچ کی زبان بہتر ہوتی ہے دماغ تیز ہوتا ہے اور پڑھنے میں بھی بہت اچھے نمبرات آتے ہیں تو اسی کے ساتھ بھائی جان آپ سے بات کرتے کہ بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ